اللہ
ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جان آب ٹھیک ہو
جی الحمد للہ میں ٹھیک ہوں آپ بتائیے بھاجن کیسے ہیں
اللہ تعالی کا شکر و احسان ہے آپ کی امی ابوس
اچھا ریہ جی جی الحمد للہ سب خیریت سے ہیں آپ کے گھر والے سب خیریت سے ہیں
الحمد للہ اللہ تعالی کا شکر ہے بھائی جان ہم آج دیک کہ نا کھانے کا کتنا ضائع کیا جاتا ہے اسی پہ بات کریں گے ہم آج
بالکل بالکل بھ جن بالکل بالکل
بالکل بھائی جان اگر ہم دیکھیں گے کانا جو ہے اللہ تعالی کی خوبصورت بری نعمت ہیں ہر انسان کی زندگی کا بنیادی جو ہے سہارا غذا ہیں اچھی غذا صحت طاقت اور بہتر زندگی بنیاد ہوتی ہے دنیا ب دنیا پر بہر میں کروڑوں لوگ جو ہیں جو روزانہ بو کش ہوتے ہیں جبکہ دوسری طرف اگر دیکیں گے لاکھوں ٹن کھانا ہر سال ضائع ہر کیا کر دیا جاتا ہے فوڈ ویسٹ جو ہے یعنی کھانا کھانے کا ضائع ہونا آج کے دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے یہ صرف مالی نقصان نہیں بلکہ انسانیت ماحول اور مستقبل کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے اگر ہم اس مسئلے کو سمجھداری سے نہ لے تو آنے والی جو نسلیں ہیں نا بھائی جان وہ کھانے کی کمی اور ماحولیات تباہی کا سامنا کر دے سک
بالکل بالکل بالکل کھانے کھانے جی جی بت فرمایایں خ نے
بھ جان فوڈ ویسٹی سے مراد وہ کسی کو نہیں پتا ہوتا ہیں مراد وہ کھانا ہے جو کھانے کے قابل ہونے کی کے باوجود ضائع کر دیا جاتا ہے یہ ضائع ہونے کا عمل جو ہیں گ گھروں میں ہوتا ہے زیادہ تر ہوٹلز م میںں ریسٹورینٹس میں س اسکولز میں کن کنٹینرز میں شادیوں میں خاص کر فنشن چینوں میں دکانوں اور فیکٹریز میں ہو ہوتے ہیں اکثر لوگ ضرورت سے زیادہ کھانا بنا لیتے ہیں یا خرید لیتے ہیں بائی چانس اور بعد میں اسی اسی ڈسٹ بین میں پھینک دیتے ہیں اس طرح قیمتی غذا بیکار ہو جاتا ہے بھائی جان
بے شک جیسا کہ آپ نے فرمایا جیسا کہ آپ نے فرمایا بھائی جان کہ لوگ بہت سا کھانا بنا دیتے ہیں اور اسے ویسٹ کر دیتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کھانے سے ہی زندگی کھانے سے ہی زندگی چلے گی آنے والی نسلیں بھی ہماری کھانے پر ہی زندہ رہے گی کیونکہ آج کل لوگ کھیتی کرنا بھول گئے ہیں اناج اگانا بھول گئے ہیں تو اس لیے لوگ آج کل کل کی روزمرہ کی چیزیں جو یہ میدے وغیرہ کی چیزیں جو لوگ کھاتے ہیں انسان کے پیٹ میں جاتا ہے شریر میں جاتا ہے وہ اسے کیمیکل کا روپ دے دیتا ہے تو ایسے کھانوں سے بچ نا چاہیے ہمیں آرگینک چیزیں کھانی چاہیے ہمیں کھانے کو ایک دم ویسٹ ہونے سے بچانے کے لیے آرگینک طریقے سے کھانے کو اگانا چاہیے میرے کہنے کا مطلب ہے اناج کو اگانا چاہیے اسے صحیح طریقے سے پکانا چاہیے صحیح طریقے سے کھانا چاہیے اصل میں انسان آج کل کے آج کل کے دور میں انسان صرف آلسی ہوتا جا رہا ہے آلسی لی ہوتا جا ہے کیونکہ کہ اسے ہر چیز اسے کھانا چاہیے تو اسے خود محنت کر کے پکانا نہیں ہے اسے بنانا نہیں ہے صرف ایک آرڈر کر کے اسے منگا لینا ہے تو یہ سب چیز آلس بھی اس سے شریر کی بھی ویسٹیج ہو رہی ہے اسے کھانے کی بھی وی ہو رہی ہے کس نے ہمیں کیا کھلایا کچھ کھانا اچھا کھانا کھلایا خراب کھانا کھلایا ہم نے کھا لیا آرڈر کے نام پہ یہی چیز اگر ہم آلس ہٹا کے اپنے ہاتھوں سے اس کی چیز کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے
تو بہتر سے بہتر چیزیں ہمیں کھانے کو بھی ملے گی اور اتنا ہی بنے گا جتنا ہمیں ضرورت ہوگی جتنی ہمیں اس چیز کی نیڈ ہوگی مطلب اگر ہمیں ایک تھالی کھانی ہے صرف ایک تھالی ہی بنے گی وہ اور وہ ویسٹ ہونے سے بھی بچے گا اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہمارے آگے اناج بچا رہے گا
بھائی جان آپ نے بالکل درست بات فرمائی دیکھیے نا اگر ہم دیکھیں گے جو کھانا ہم ضائع کر کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں سب سے جو بڑی وجہ ہوتی ہے نا بائی جنور غیر ذمہ داری اور جو ہے بہترین پلاننگ کا نہ ہونا ہے جن لوگ شاپنگ کے وقت ضرورت سے زیادہ سامان خرید لیتے ہیں گرم میں بہت زیادہ کھانا پکا لے آ جاتا ہے جو بعد میں استعمال نہیں ہوتا ہے بھائی جان بھائی جان اسی طرح شادیوں اور دعوتوں میں صرف دیکھی دکھاوا کرنے کے لیے جو ہوتے ہیں ضرورت سے کہیں گنا زیادہ کھانا تیار کیا جاتا ہے اسی طرح ہوٹل اگر ہم دیکھیں گے ہوٹلس اور ریسٹورینٹس میں بھی روزانہ بہت سکھانا بچ جاتا ہے جو اکثر پھینک دیا جاتا ہے فروٹس اور ویجیٹیبلس کی غلط اسٹوریج کی وجہ سے بھی غذا خراب ہو جاتا ہے اسی طح طرح جب کھانا ضائع ہوتا ہے نا بجار تو اس کا سب سے جو بڑا اثر ان لوگوں پر پڑتا جو روزانہ بوکس ہوتے ہیں بھائی جان دنیا کی کی کیا دنیا کی بالکل دنیا کی جو ہے کئی ملکوں میں بچے اور بزرگ صرف اسی لیے بھوک سے پریشان ہے کیونکہ ان تک غذا نہیں پہنچتی پاتہ اگر ضائع ہونے والا کھانا ضرورت مند لوگوں تک پہنچائے پہنچاائے جائے تو جو دیک کہے لوگوں لاکھوں جو افراد کو کھانا مل سکتا ہے اسی لیے جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے فوڈ ویسٹیج انسان ہمدردی کے خلاف بھی ہے اسی لیے ہمیں دیکھیے نا اگر ہم دیکھیں گے میں فوڈ ویسٹر سے میشی نقصان بھی بہت ہوتا ہے کسان محنت سے فصل اگا اگاتا ہے اس پر پانی بجلی بھی بیج کھاد اور وقت خرچ کرتا ہے جب وہی غذا ضائع ہوتا ہے نا تو ساری محنت اور پیسہ بھی ضائع ہو جاتا ہے گھروں میں بھی زیادہ کھانا پکا کر پھینک دینا بجٹ پر برا اثر ڈالتے ہیں
بے شک بھ جی صی فرمایا بے شک بے شک تو آپ جو فر آپ نے جتو جو فرمایا ایک دم درست ایک دم بالکل صحی فرمایا ہے بھائی جان بات یہی ہے دراصل بات یہی ہے جو ریسٹورینٹوں میں کینٹینوں میں ادر ادر جگہوں میں جو کھانا بنتا ہے کھانا لمٹ سے زیادہ ہی بنتا ہے اور یہ تو ایسا بنا ہوا ہوتا ہے جو نہ وہ کھانے لائق ہوتا ہے نہ وہ کوئی کھا سکتا ہے نہ وہ کوئی پھینک سکتا ہے تو ریسٹورینٹوں اور کینٹینوں میں جو کھانے بنتے ہیں ڈیلی صبح سے شام تک صرف اتنے اتنی اجازت میں نہیں بنتے جتنے ہمیں ضرورت ہو وہ ایکسٹرا پہ ایکسٹرا بنا کر رکھتے ہیں جبک جو لوگ باہر بھوک سے مر رہے ہیں بھوک کی بھوک کا احساس نہیں ہو پا رہا ہے جنہیں بھوک احساس کر لیکن انہیں کھے کے لیے مل نہیں پا رہا ہے بےچارے محنت کر رہے ہیں لیکن وہ پیٹ اپنا بھر نہیں پا رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو تقسیم کر دینے سے بھی اگر ریسٹورینٹ اور کینٹین والے اگر وہ اس کھانے کو تقسیم کر دیں کسی پر کسی معذور پر کسی مجبور پر کسی لاچار پر اگر اس کو تقسیم کر دیں گے تو اس سے اس سے اچنیکی کا کام کچھ نہیں ہوگا لیکن وہ اس کھانے کو ویسٹ کرنا بہت زیادہ ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ کھانا کوئی نہ کھائے اس کھے کو ڈسٹبن میں پھینک دیں گے اس کھانے کو برباد کر دیں گے لیکن کسی بھوکے کو کانا نہیں دیں گے
بالکل
تو اس کھانے کی اہمیت صرف ایک وہی انسان جان سکتا ہے جس کے جس کے پیٹ میں صبح سے شام تک کچھ کھے کا ایک ن والالا نہ گیا ہو کھ کے کھانے کی اہمیت مین اہمیت صرف اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا ہے
بالکل بالکل بھائی جان آپ نے بالکل درست بات فرمائی میں بہت سہمت توب جان آب کی بات صی اس اس طرح اگر ہم دیکھیں گے جو فوڈ ویسٹیڈ ماحول کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے جب کھانا دیک کے نا کچرے میں پھینکا جاتا ہے نا تو وہ کل کر دیکھیے آپ کو پت ہے میتین گیسز پیدا کرتی ہیں میتھیین ایک طاقت ور گرین ہاؤس گیس ہیں جو بائی جان کلائمیٹ چینج کو تیز کرتا ہے اس کے علاوہ کھانا اگان اگانے کے لیے بہت سارا پانی زمین اور انرجی استعمال ہوتی ہیں جب کھانا ضائع ہوتا ہے نا تو یہ تمام قدرتی وسائل بھی بیکار چلے جاتے ہیں
بے شک بے شک
دیکھیں گے ہمیں کسانوں کی محنت کی قدر کرنی چاہیے ہر دانہ جو ہمارے پلیٹ تک آتا ہے نا اس کی پیچھے کسان کے دن رات کی محنت ہوتی ہے بھائی جان وہ دھوپ گرمی اور بارش میں محنت کرتا ہے تاکہ لوگوں کو غذا مل سکے جب ہم کھانا ضائع کرتے ہیں نا تو ہم ان کی محنت کی بھی قدر نہیں کرتے ہمیں ہمیشہ کی کسان کی محنت کا جو ہے احساس رکھنا چاہیے بھائی جان اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے اسلام میں بھی کھانے کو اللہ اللہ کی نعمت قرار دیا گیا ہے اور اراف یعنی حضول ہر چیز سے منع کیا گیا ہے ہمیں صرف اتنا ہی کھانا لینا چاہیے جتنا ضرورت ہو بچ گیا کھانا اگر صاف ہو تو اسے دوبارہ استعمال کرنا یا ضرورت مند کو بھی دینا چاہیے اسی طرح ہم ثواب بھی حاصل کرتے ہیں اور نعمت کی قدر بھی کرتے ہیں بس بھائی جان آخر میں یہی کہنا درست ہوگا کہ فوڈ ویسٹ تو صرف کھانے کا ضائع ہونا نہیں بلکہ انسانی محنت پیسہ پانی زمین اور قدرتی وسائل کا ضائع ہونا ہے بھی ہیں اگر ہر مجھے لگتا ہے اگر ہر شخ روزہ میں صرف اتنا جو ہے عہد کر لے کے وہ ضرورت سے زیادہ کھانا نہیں لگا جو ہے پکائے اور نہ ہی ضائع کرے تو اس مسئلے کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے ہمیں اللہ کی ہر نعمت کی قدر کرنی چاہیے بھائی جان اور ضرورت مندوں کی خیال رکھنا چاہیے کھانے کا ہر دانہ قیمتی ہے بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا بہت ہی سیکھنے کو ملا
جی جی مجھے مجھے آپ سے بات کر کے واقعی بہت اچھا لگا بھائی جن آپ سے رابطہ کرنے میں آسانی رہے گی ان شاء اللہ اور آپ سے بات کر کے بہت ہی خوبصورت احسا ہوا مجھے بہت بہت شکریہ بھائی جان آپ کا
اللہ تعالی اپ کو خوش رکھے اللہ
آپ کو بھی بہت بہت خوش رکھے اللہ آپ کے گھر پریوار میں بھی سب خوشی رہے اللہ حافظ بھائی جان